السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے اور ٹھیک ہو
ہاں الحمد للہ غیر میں سبھی ٹھیک ہے
سب اچھے سے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا کل کے سب لوگ جیسے غائب ہو گئے تھے
کب
کل سے
مجھے تو یاد ہی نہیں ہے ہم نے تو کل بات کی
ہم نے کی شام کو آپ لوگ کہیں دکھے ہی نہیں نہ آپ نہ آپ کی بہن نہ چھوٹی بہن
پے گیارہ ہی سو گئے
ہاں کل میں بھی جلد سو گئی اور ماما بول رہی تھھی مجھے مما بول رہی تھی آپ صبح بھی نماز کے بعد گہری نیند میں تھی شاید اب تھک گئی ہو اب
صبح نماز ہم نے بھی نماز سلیے می نے صبح نہایا وائایا اچھ سے پھر نماز پڑی تو اس چبان ابھی سوئی میں ساڑھے چار اٹھی ساھے چھ لگ بھگ ساھے چھ میں واپس سئی مجھے کھانسی اتنی آ رہی تھی
مجھے بھی گال سوکھ جاتا ہے رات کو
مجھے یہ اسٹامک کا یہ گیس چڑتا ہے نا تو پھر مجھے کھانسی زیادہ آتی ہے
ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے نہیں کچھ دنوں سے نا مجھے یہ گلا نا خشک ہو رہا ہے ڈرائی ہو رہا ہے سوتے واقت پھر اتنا اتنی تک تکلیف دے رہا ہے اگر ساتھ پانی نہ ہوناا پاس میں تو تکلیف ہو جاتی ہے
مجھے میں نے لائی پھر صبح میں نے پھر صبح لائی گرم پانی مطلب جیسے چائے پی
ہاں اچھا کیا اچھا کیا گرم پانی بہت مشل ہے
ہاں انہوں نے سے بحچا ب پ میں نے کاپ واپ دھوئے میں نے لوکی لائی اسی روپے میں کشمیری لوکی
ہر روپئے میںلائی
میں نے اسی میں لائی
دس روپیہ زیاد ہی
ہاں اور میں نے ستر روپئے میں ٹماٹر کلو لائے
اچھا
اور میں نے دور لایا دو سو بیس کا
کون سا وہ دہی یا دودھ
نہیں دھ دہی میں دہی میں نے پچاس روپے میں لائی ج
لوکی آپ کو یہ لوکی میں آپ کو د دہی میں بنا دی تھی
وہی میں ہاں میں وہی بہن کو بول رہی تھی دودھ میں ڈال کہ اس کو یخنی کی طرح بناؤ تو اس نے مجھے بولا یہ پھر خود بنانی ہے خود بناؤ مجھے نہیں آتی ہے
ارے اس میں زیادہ کچھ نہیں کرنا اسے بولو ریسیپی بھی ہم بتا دیں گے بناؤ
ذرا بتاؤ میں بناتی
دیکھو پہلے نا لوگی کو اچھے سے فرائی کرو
ہاں
پھر اس میں تھوڑا سا پانی ڈالو تاکہ وہ سافٹ ہو جائے
جاننا چاہے
ہاں پہلے لوگ ہی کو سرف کرتے ہیں اور پھر اس کو چھوٹی چھوٹی پیسز کرتے ہیں اور لمبی پیسز کرتے ہوئے یا چھوٹی چھوٹی پیسز
چھوٹے چھوٹے پیسس
چھوٹے پیسز کرتے ہیں تو پھر وہ اچھے سے صاف واف کر کے دھو کے و کے وہ پھر آپ سیدھے اس میں مطلب فرائی ہونے کے کے لیے رکھتے ہیں تیل میں اور تیل ر آپ حساب سے جو جیسا کھاتا ہوگا ویسے ڈالنا ہوتا ہے تیل پھر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے پھر ہمیں اس میں نمک میں رش تو اس میں ڈالنی نہیں ہے دھنیا پاؤڈر مسالے وغیرہ سب ڈالنے ہیں تو اب ہم نے فرائی جب کیا نا
ہلدی کہاں ڈالنی ہے کیا پتا مجھے غلطی سے ہلدی بھی ہو جائے گی
نہیں ہلدی نہیں ڈالنی ہے پاگل دودھ وی یخنی میں ہلدی کہاں پڑتی ہے تو پھر اس کو بننا ہے اچھے سے بننا ہے اور ممی تھاا اس میں تھوڑا سا پانی لائک ایک گلاس تک جو جیسا ہوگا جتنا ہوگا نا ایک گلاس تک لگانا ہے تاکہ وہ سافٹ ہو جائے پھر وہ خوش کرنا ہے وہ پانی بھی اور دوسرے سائڈ سے پھر یہ دہی لینا ہے اس کو کڑی جیسے بناتے کہ ن ہی آکھنی کے لیے وہ تو آپ کو پتا ہی ہے ہ وہی اس میں سارے مست مسالے وسالے کھڑے مسالے ڈال ج ن مک پھر جب آ کو لگے گا کہ دہی کڑی میں یہ کنورٹ ہو گیا پھر اوپر سے اس میں ڈالنی ہے تو پھر اکٹھے ا رکھ رنی ہے یہ فریت یک ہونے تک ابالی ہیں کری ت ہییک ہونے تھا کہ انج جب تک کہ مو ہو جائے پھروپر سےدا نہیں آ گان نہیں کے لیے اور یہ پودینا وغیرہ ڈالو تو بہت مزے کی ریسیپی بنتی ہے
ہاں مجھے بھی پسند ہے میں نے کل بولا نا مجھے کون کون سی یہ پسند ہے
ہاں ہمیں اتنا مزہ آیا کل کھا کے کہ سمجھو کہ بہت زیادہ مزہ
ہم نے بہنیں صبح کی سب کو فون مطلب کیا کھانے میں بنا سب نے بولا پتا نہیں پپ نے بولا س اس کو بولا رانی نے ھ مزہئی نہیں ہوتر سال م میں
ہاں آج کل ساف بھی ماسا کیوں نہیں ہوتا ویسے
سمرس میں کہاں مزہ ہوتا ہے ونٹرس میں مزہ ہوتا ہے تو پھر بہن کی بھائی کو کال کھانے میں کیا بنا اس نے بولا مجھے نہیں پتا اس نے بولا پھر اگر دن میں بولا نا کھانا اچھا نہیں ہے میں تب بولوں گی
ہاں وہ کہ یہ لوگ بولتے بھی نہیں ہے ہمیں ہمیں پتا نہیں پاپا کو کیا پکانا ہے عمر کو ہے پالک اور خود کو ہے ہمیں ٹماٹر اور میٹ وہ تھا نا ابھی تھوڑا سا میٹ ہمیں میں نہیں ماما کو بولا وہ ہم ٹماٹر میں ڈالیں گے تیکھا تیکھا اچھا ہوگا
ہم نے ٹماٹر لایا اس کو چٹنی بنائیں گے
ہاں اچھا کی بہت اشاء
میں چائے پی رہی ہوں
اچھا آپ نے صبح نہیں پی تھی ابھی تو گیارہ بجنے کو
ہاں میں نے تھی پی تھی
اچھا ٹھیک ہے
میں یہ بھی نہیں بیتی مجھے دوائی کھانی پڑتی ہیں ہے نا
دیکھو نا ہاں اور کیا نہیں کھانا اچھے سے کھایا کرو دیکھو نا موسم کیسا ہو رہا ہے
آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کل ہم پر پھی پالش کر رہے تھے وہاں ن مک میں پات مطلب بارش ہونے والی تھی
اچھا
پاپا نے اور دادی نے اتنی دعائیں کی کہ مطلب ہوا جیسے چلنے لگی یہ بادل سارے ختم ہو گئے اور پالش بھی سوکھ گئی
دیکھا اللہ کی قدرت اللہو
کسن سے کہتے ہیں نا اللہ کا جتنا شکر ک کریں گے نا
اتنا کام ہے اتنا کام ہے بالکل صحیح بات ہے اللہ کا جتنا بھی شکر کرے اتنا کم ہے اوپر سے آج جمعہ بھی ہے نا آپ کیوں نہیں آتی ہو دن میں کام ختم کر کے یہاں اب پھر جب وہاں جاؤ گے تو
جب پانی ہی ختم نہیں ہوتا ہے تو آئیں گی کہاں سے کیسا ان سے کام ہی ختم نہیں ہوتا ہے
ذرا س
مجھے مطلب سونے کی ا اتنی نیڑ ہے اتنی نیڑ ہے کہ آپ نے کل خود دیکھا کہ میں نے کیا کہا
ہوں ہاں ہاں
مجھے لگتا ہے میں یہ ایک ایک ائم اس سات تھا کہن مجھے سب سو تھے دن میں رات میں سب جلدی سوتے تھے تھے صبح سب دیر سے اٹھتے تھے ایک تو میں صبح جلدی اٹھتی تھی اور شام کو دیر سے سوتی تھی پورا دن یا تو ٹی وی دیکھ تھی یا فون چلاتی تھی جب فری ہو جاتی تھی کام کر کے
ہاں
لیکن آنکھ سے آنکھ نہیں رکھتی تھی میں
اب ہو گیا نا مسئلہ بیمار ہو گئی
اب مجھے ہاں مجھے بھی لگتا ہے مطلب ایک ڈپریشن جیسا ہوتا ہے نا
ہاں
مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے سونے کی اینزائٹی ہوئی ہے
سونے کی عادت لگایا کرو اب نہ اچھے سے ایکٹو رہا کرو ا وغیر کاکان کرتی ہے وہ آپ کو بولنے کی ضرورت ہے ہی نہیں لیکن یہ کھیلو کودو اچھے سے کزنس کے ساتھ بات کرو بہن کے ساتھ بات کرو
میں مجھے جہاں پہ میں بیٹھتی ہوں اگر میں ابھی کہیں پہ بیٹھوں گی نا میں وہیں کیسے ہو جؤں گی مطلب ابھی اوپر سے پتا نہیں جو س سرب والے ہے نا
ہاں
وہ صبح پانچ بجے اٹتے پھر سوتے بھی نہیں ہیں واپس
وہی تو میں وہاں کیا کروں گی پھر
کسم سے پرسوں مجھے یہ بول رہی تھی ساس میری مجھے کال کر رہی تھی میں اس کو ماما بولتی ہوں تو وہ مجھے کال کر رہی تھی تو اس نے مجھے بولا دن میں اس نے مجھے کل ویڈیو کال کی میں نے اٹھائی یہ نہیں ہ میں یہی بات کر رہی تھی فون پہ اس کے ساتھ مسکان کے ساتھ تو میں نے مسکان کو بولا میری بس بات ہی نہیں ہوتی ہے میں پھر مطلب نر وجیس ہو جاتے ہے نا
ہاں
پھر نروس جیسی ہو جاتی وہ بچاری مطلب اتنی اچھی ہے وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتی ہے وہ م سے ہاں اس نے بولا مجھے لاسٹ ٹائم کہ تمہارا کمرہ میں اوپر رکھوں یا نیچے میں نے ان کو بولا کہ نیچے رکھو تاکہ آپ مجھے بلاے آ سکو کبھی کبر نہیں ان پر ہے دیر تک پھر اس نے مجھے بولا نہیں آپ کا کمرہ میں نیچے نہیں رکھوں گی میں اوپر رکھوں گی کیونکہ صبح کوئی آتا ہے پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے انسان تو وہ نہیں انہوں نے مکان بنایا ہے انہوں نے یہ چھات وات دی ہے ٹو فلورس ہے تو وہ اس کو میرا روم مطلب سیٹ کرنا تھا اس نے وہ اس کو سارا مطلب ابھی وہ نا جیسے کہتے ہیں نا وال پوٹین وغیرہ نہیں کر کے تھی وہ پی بی سی کر رہے ہیں وال سیلنگ ہوتی ہے نا پی وی سی
ہاں ہاں ہاں
تو انہوں نے اوپر والے فلور کو کی ہے مطلب چھت کو یہ پی بی سی وغیرہ نیچے والے فلور کو ابھی کرنی اس کو نی ڈیزائن میں بنانا تھا چلو میں آپ کو ابھی کال کر ت ہوں
چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ
میں آپ کو ابھی بول تی ہوں
ہاں ٹھیک ہے